ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان آپ کے یہاں امی ابو سب خیریت
جی اللہ شکر سب خیریت آپ کے امی ابو بھائی سب خیریت
ہاں جی ہمارے یہاں بھی یہ سب خیریت اور بھائی سنائیے
اور بتائیں بھائی جان کیا کر رہے ہو
بھائی کچھ نہیں فی الحال تو کیا ہے کہ گرمی وغیرہ بہت تھی ہے تو کیا تھا میں تھوڑا
جی جناب آج کے سم آج کے سمے میں گرمی تو بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے ماشاء اللہ پتاہ نہیں کیا ہوا پتا نہیں موسم میں بدلاؤ ہی نہیں آ رہا ہے دن ب دن گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹٹیمپریچر کم ہی نہیں ہو رہا ہے ماشا اللہ یہ سنے انشاء اللہ سمے تو بارش کا ہے مگر بارش نہیں ہو رہی ہے یہ اس آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ یہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کارن ہم لوگ ہی ہیں کیوںکہ ہم ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند پیسوں کے لیے پودوں کو کاٹ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت کتنی ہے انشاء اللہ ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے پیڑ پودے نا کاٹے بلکہ پیڑ پودے زیادہ لگائیں جس سے اگر پیڑ پودے زیادہ ہوں گے تو ہمارے مانسون میں بدلاؤ آئے گا تو بارش بھی ہوگی بارش ہوگی تو موسم ٹھنڈا ہوگا مگر ان کو یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم وہ تو چند پیسوں کے لیے ویوپار کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ہم آگے آنے والی جنریشن کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر ہم پیڑ کاٹ رہے ہیں تو ایک پیڑ کی جگہ کم سے کم ہم پانچ پیڑ لگائے تو پیڑوں کی کمی بھی نہیں ہوگی اور پیٹر زیادہ ہی رہیں گے تو اچھا ہی رہے گا جناب کچھ آپ فرماے
ہاں جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نہیں تو آج کے دور میں کیا ہے کہ لوگ
پیسوں کے لیے لالچ کے چکر میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالی انہیں دیکھ رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ بھائی ہماری پر يكرتي نشٹ ہوتی جا رہی ہے اور کیا ہے نا بھائی جو جو کالج فیکٹریاں وغیرہ بنانے کے لیے جنگلی پیڑ پودوں کو نشٹ کرتے جا رہے ہیں اس سے کیا ہے کہ جنگلی جانور آ رہے ہیں گاؤں کی طرف یا سڑک کے کنارے سے تو کئی حادثے ہوئے ہیں
جی جناب آپ صحیح جی جناب آپ صحیح فرما رہے ہو آپ نے یہ بولا نہیں کہ لوگ وہاں اتنا لوگ اتنے خود گرز ہی ہو گئے ہیں کہ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ پیسوں کے لیے وہ پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں وہ لوگ تو اتنے خود گر ز ہو گیا کہ آج کے سمےمیں کوئی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پیڑ پودوں کو تو کاٹ ہی رہے بلکہ پیسوں کے چکر میں کوئی اپنے بھائی ابو کو بھی مار دیتے ان شاء اللہ ایسے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے وہ لوگ پیسے کی اہمیت زیادہ سجھتے ہیں وہ مانو جیون کی اہمیت کم سجھتے ہیں انشاء اللہ ہمیں ایسے سمجھانا چاہیے دیکھو آپ نے دیکھا ہوا کہ ہمیں پیڑ پودوں سے کافی فائدے ہیں پیڑ پودوں سے ہمیں دیکھو اگر زیادہ پیڑ پودے ہوں گے تو ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں چھا چھا جا سکتے ہیں پیٹروں کے نیچے ہم آرام بھی فرما سکتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ پیڑ پودوں سے ہمیں پھل بھی پراپت ہوتے ہیں ان کا سیون کرتے ہیں سے جی سوچھ رہتے تھے آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ ان شاء اللہ آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ پیڑ پودے جی جو ہماری بیماری میں ہمارے شریر لیے بہت ہی اچھی رہتی ہیں جناب
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا تو گاؤں کی طرف کیا تھا کہ پیڑ پودے زیادہ تھے وہاں پر گرامین علاقوں میں تو لائٹ بھی نہیں پھر بھی وہاں کیا ہے کہ جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ کہ انہیں اپنا جیون یاپن کرنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی اب کیا ہے کہ پیڑ پودے وغیرہ کٹ گئے ہیں جو مکان وغیرہ ہے وہ ہاں جی
جی آپ صحیح فرما رہا ہو آپ نے یہ بالکل صحیح بولا کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہیں پیڑ پودوں سے بھی زیادہ لگاؤ تھا وہ آج دس بیس سال پہلے ہی پھر آج سے دس بیس سال پہلے نہ تو کہیں لاٹ لاٹیں ہوا کرتی تھی گؤوں میں تو لوگ ہمارے جو بزرگ تھے وہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی آرام فرمایا کرتے تھے ان کے نیچے ہی رہا کرتے تھے اور وہ انہیں سے پھل توڑ کے اپنا سے بھک کے لیے وست کیا کرتے تھے آج کے سم میں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم بازار سے جو پل خریدتے ہیں لوگ باپ
اس میں کیا ہے کہ بھائی اس جو پھل وغیرہ آ رہے ہیں نا اس میں کیا ہے دوائی وغیرہ کا چھڑکا کااب کیا جا رہا ہے اس سے کیا ہے کہ
جس سے ہمارے شریر میں بہت ہی جس ان ان فل کو کھے سے ہمارا ہن سسٹم پاچنکیا خراب ہو جاتی نہ تو پھر اس کے بعد میں صحیح سے کھا پاتے ہیں نہ پی پاتے ہیں انشاء اللہ لوگوں کو لوگ پتا نہیں کتنا خود گرج ہو گئے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچتے نہیں وہ
بھائی انہیں کیا مطلب انیں تو بس پیسوں سے مطلب دوسرے سے کیا مطلب وہ تو آج کے دور میں چے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسوں کے چکر میں گرتے جا رہے ہیں اور بھائی یہ میں نہیں کرنا چاہیے ان شاء اللہ میں اللہ تعالا دیکھ رہے ہیں مجھے ایک یں کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی غلط ہوگا اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو ابھی کیا آ ہے کہ پہلے کا موسم کافی ٹھنڈا رہتا تو گرمی وغیرہ بہت نہیں پڑھتی تھی پڑھتی تھی ٹائم پر پڑتی تھی اب کیا آئے گ بات رس وغیرہ بھی
مار تب اس ٹائم پیڑ پودے زیادہ ہوا کرتے تھے آج آپ نے دیکھا ہوگ پیڑ پودے تو بلکہ کم ہے ہی اور آپ نے یہ بھی دیکا ہوگا کہ کئی جگہ ایسی فیکٹریاں ہیں جیسے چمڑے کی ٹر بنانے ان سے ایسا دسلا دھواں نکلتا ہے جو آکسیجن میں مل جاتا اس سے واو پردوشن ہو رہا ہے واو پردوشن ہونے کے کن ہماری اج ہمار وجن پرت میں چھید ہو گیا ہے اس کے کن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی بھی زیادہ ہو رہی اور اس وایو کو اگر پھر ہم آکسیجن لیتے ہیں تو ہمیں بھی کافی ساری بیماریاں ہو جاتی جیسے ٹی وی سانس اتیادی ہمیں ایسی ہمیں حکومت سے یہ گزارش کرنی چاہیے کہ ایسی فیکٹریوں کو شہروں سے گاؤوں سے دور ت میں لگایا ہے جس سے لوگواوں کو سانس لینے میں دقت نہ ہو اور بھی اچھی رہے مگر کیا کریں مان یہ ہوکومت خود ملی ہوئی ہے آج آپ نے دیکھا ہوا کہ ہوکومت خود آج کے سمے میں پیڑ پودوں کو جنگلوں کو پروتوں کو نشٹ کروا رہی ہے
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا آج کی آج کے دور میں کیا ہے لوگ پہلے بڑے بزرگ پیڑ لگا گئے تو ان ان کی چھاون کی بدولت سے آج پیڑوں کی چھاؤ میں بیٹھے ہوئے ان کی ٹھنڈی والے ہیں اورب بھائی ہمارے ہمارا یہ کرتبیہ ہے کہ ہمیں پرتیک بندے کو پیڑ لگانا چاہیے اور سے کیا ہے کہ پیڑ لگانا چاہیے اور اس کی سرکچا بھی کرنی چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے پہلے جیسا موسم ہم لوٹائے گا اور ہمیں گرمی وغیرہ سے راحت ملے گی اور تپتی جو بارش وغیرہ پتا
جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہو کہ آپ نے یہ بولا ہے نا کہ ہمیں اور اگر دیکھو اگر حکومت ہی حکومت ہی پیڑ پودے نہ کاٹ حکومت یہ نیم نکالتے کہ جو لوگ پیڑ پودے کاٹتے ہیں ان پہ جرمانہ ہوگا یا دنڈ دیا جائے گا تو لوگ باگوں میں کچھ کچھ بدلاؤ بھی آئے گا اور ہم کسی سے یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں کہ تم پیڑ پودے لگاؤ ہر کام کی پہل خود سے شرو کرنی پڑ کہ اگر ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں اور ہم پیڑ پودے لگائیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ پیڑ لگائیں اور ہم اپنے ابو جان ابو جان بھائی جان سب کو بتائیں کہ تے اگر ہمارے ہمارے گھر میں سب پانچ پانچ پانچ پانچ پیڑ لگاتے ہیں تو کم سے کم پچاس پیڑ تو لگا ہی سکتے ہیں ہم ایک سال میں
ہاں صحیحسے دیکھا جائے نا اب بھی ہم کیا ہے نا پہلے ا کیا ہم نشٹ کرتے جا رہے ہیں اب ا بھائی ہم تھوڑا سدھار کریں گے تو
جی ج
پہلے جیسا موسم لوٹ آئے گا اور گرمی وغیرہ پڑے گی اور بارش وغیرہ بھی بھائی اب کیا ہے تب پڑتی ہے جب فصل وغیرہ پک کر تیار ہو
جی جناب آب صحیح فما اس کا کارن تو یہ ہے کہ ہماری دیکھو جناب آپ بالکل صحی فما رہی ہو کہ فصل م س اس کا کن تو یہ ہے کہ ہماری جل وایو ہے نا وہ پردوشن ہو گئی ہے تو اس سے ٹائم پہ بارش نہیں ہو پا رہی ہے دیکھو کسان لوگ ہیں وہ نہ تو سمے سے پ ل کر بات رہے نہ ہوا پا رہے ہیں اور اگر ہم دیکھو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں پانی کا پانی کا پردوشن کس کارن اس قدر ہو رہا ہے کہ ہمارے آس پاس میں جو لوگ باغ ہوتے ہیں وہ کہیں بھی کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں کہیں پانی میں ندی نالا کنووں میں پھینک دیتے ہیں جس سے پانی کا اتنا پردوشن ہو رہا ہے کہ جو جییر جنتو
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جو ف فٹریاں وغیرہ جو چل رہی ہیں اس سے نکلنے والا دھواں جو وایو پردوشن ہو رہا ہے اس اس سے کیا ہے کہ بھائی ہمارے شہروں میں تو اتنا پردوشن ہے کی سانس لینے میں بھی دقت آ رہی ہے گاؤں میں بھی پھر بھی کیا ہے بھائی وایو وغیرہ آکسیجن وغیرہ ہمیں شدھ ملتی ہے اورب کیا ہے کہ بھائی جو ٹیکٹریاں وغیرہ سے بسیلا دھواں نکل رہا ہے تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے شریر کے لیے کافی ہانیکارک ہوتا ہے
جناب آپ سےحی پرمارے دیکھو کچھ فیکٹریوں سے کچھ اپش پدارت کے روپ میں جو پانی جیسا پدارتھ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے اور فیکٹریوں دوارا وہ پانی ندی نالا وہ اتیاد تالاب میں پہنچایا جاتا ہے جس سے پانی کا پردوش ہو رہا ہے جو جنگلوں میں جیو جنتو رہتے ہیں وہ جیسے اس پانی کو گرہن کرتے ہیں تو ان کو بھی کاف ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں دھیرے دھیرے ان کی بھی موت تتی چلی جا رہے انسء اللہ جیب جنتو گائےب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اور کئی جگہ تو آج کے سمے میں پانی کی اتنی قلتیں ہو رتی ہیں لوگ باغوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملاے ہے آج سے بیس سال پہلے ہمارے بزرگ تھے نا وہ کئے تالؤ ندی نالؤ سے ہی پانی لایا کرتے تھے اسی کا سیون کیا کرتے تھے مگر آج کے سمے میں ندی نال پانی نہیں دے سکتے کیونکہ لوگگ وہی اسی میں کوڑا کرکٹ پولیتین ج کئی مرے ہوئے جیو جنتو پھینک دیتے ہیں جس سے پانی کا بہت ہی پردوشن ہو رہا ہے جی جناب فرمائے
میں یہ بول رہا تھا بھائی ویسے بھی دیکھا جائے نا اب بھی ہم ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اب بھی ہم سدار کریں تو سدھار ہو سکتا ہے پرتیک بندے کو پیڑ لگانا چاہیے اور اس کی سرکچا اور پانی وغیرہ بھی ٹائم پر دینا چاہیے اس سے کیا ہے کہ بھائی ہماری پرکتی پہلے جیسے لوٹ آئے گی تو ہمیں جو گرمی وغیرہ نہیں لگی اور بھائی ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اپ سے دوبارہ ملاقات ہو خدا حافظ بھائی
اے ہائے